اللام علکو بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم السلام
کیسے ہو
اور بتاؤ کیا سوچ رہے ہو کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں کچھ نہیں چللا ہے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کریں
گرب سب ٹھیک بیکم جی کیسی ہیں
سب بڑھیا ہے بیگم بڑھیا ہے بچے بڑھیا ہیں سب بڑھیا ہیں
یہ تھوڑا آواز تھوڑی زیادہ آ رہی ہے کیا چل رہا ہے ا گ پیچھے
نہیں کچھ نہیں چل رہا ہے جناب کولر چل رہا ہے
ہوں ج بی تو بعد کر رہے اور بتاؤ
کولر کا سور ہے تھوڑا
آج کل تو گرمیاں چل رہی ہیں اور نیند بہت آتی ہے
یہ تو موسم ہی ہے جنا کیا یہ کر سکتے ہیں
کیونکہ سو کبھی بھی سو لو سونے سے من ہی نہیں کرتا
دیکھو موسم تھوڑا ہے ایسا
پہلے نہیاری ت ابھی آ رہی ہے ہاں
ہؤ
ابھی بھی آ رہی ہے وہ بہت آ رہی ہے
ابھی آ رہی ہے
چلو کوئی دقت نہیں آپ بولیے ابھی
دیکھو وہ تو موسم موسم کا فرق ہے خ موسم ہی ایسا ہے کہ تو پریشان سے ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے سے کہ کتنا کام کیا ہے
ایک تھکان سی ہو جاتی ہے نا
ہاں
ہ ایسا ہے نا جی آ آج کل لوگ پڑھائی کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں موبائل اور سوشل میڈیا میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ نیند کو کم کر دیتے آخر کار
جی بالکل وہ تو ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے موبائل چلاتے سمے کی کتنا ٹائم کتنا اا ٹائم ہو گیا ہے چلاتے چلاتے بارہ بچے ہیں ایک بچہ ہے دو بھی ب جاتے ہیں
اور اور کئی لوگ تو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ صرف چار پانچ گھنٹی س ہوتی ہیں یہ تو تو دیکھو آپ جناب
کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں رہتا ہے کہ کیا میسج کرنا ہے کس کو کرنا ہے کہاں کرنا ہے
اور جناب اسی بات پہ آج ہم گپتگو کریں ٹھیک ہے سناب کہ نیند کیا ہے اس کے بارے میں تو جناب چل اس کے بارے میں چرچا کرنے سے پہلے گفتگو کرنے سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ نیت اتنی آخر کار م اہم کیوں مان ج دیتنی اس کا کیا رول مطلب
مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیند ضروری کیوں ہے
ہاں ہاں جناب
ج دک ہے نین
جی ضروری تو ہے نہیں جناب روری تو ہے لیکن اتنا اتنی ام کیوں مانی جا رہی ہے
اتنی اہم مچھلی مانی جا رہی ہے جناب
ارے جناب تھوڑا چیک کرو یہ آواز زیادہ آ کرری
ایسے کیسے یار اتنا تو کور نہیں ہو رہا ہے
اپنے ساتھ ڈیوائس وغیرہ جی بلوٹوتھ وغیرہ کن یہ شاید نیٹور اس کی وجہ سے آ رہی ہے بہت آواز آ رہی ہے پہلے نہیں آ رہی تھی اتنی لیکن اب بہت آ رہی ہے
وہ تو نہیں رہی ہے یہ تو ٹیکنیکل ایشو ہو رہا ہے
چلو جناب یہ بتاؤ کہ اس کی اہمیت کیوں مطلب جیسے میرے میری نظر تو یہ ہے کہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہاں جناب ابتا چلو
دیک دیکھیے میں بتا ہوں کہ جس طرح سے جسم کو کھانے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا اسی طرح سے دماغ کو شریر اور آرام ہاں آرام دینے کی ضرورت ہوتی ہے
یعنی آپ کا کہنے کا م ہاں
بلکہ ہاں میں کہہ رہا ہنا کہ نیند نیند صرف آرام میں ہے بلکہ صحت کا ایک اہم حصہ ہے
بہت بڑھیا آپ نے بالکل بڑھیا بات فرمائی ہے یہ تو یہ نید کا دماغ پر اثر کیا پڑتا ہے یہ اگر دیکھا جائے تو
ہاں مطلب دماغ کے لیے نیند کی اہمیت پوچھنا رہ آپ
ہاں ہاں
د جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ دن بھر کی معلومات کو ووستت کرتا ہے مطلب اسٹوڈنٹ کے لیے ہاں اسٹوڈینٹ کے لیے اچھی نیند بہت ضروری ہوتی ہے
جی جی جی جی اچھا اور اچھی نید یاداشت توجہ اور سیکھنے کی صالحیت کو بہتر بناتی ہے نا جتنی ا نمید اچھی لوگی آپ کی یاداشت اچھی رہے گی توجہ بھی بڑ جاتی ہے اور سیکھنے میں بہت آسان انی ہواتی ہے سہولت ہو جاتی جے تھاا
ہاں جناب
اور اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جسم کے لیے نیم کی بہت اہمیت بڑھ جاتی ہے جیسے ج کی نیند کے دوران ہمارا جسم جی جیسے جیسے میں میری بات سجے آپ کہ جیسے کہ نیند کے دوران ہمارا جسم خود کو ریپئر کرتا ہے نا اور اگلے دن ہی طاقت جمع کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اگلے دن اگر کام کرنا ہے تو مجھے نیند لینا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم اپنے اپنے ڈیوائس موبائل سے کام کرتے ہیں تو پہلے چارج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے دوسر جز کے لیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے اسی طرح ہمارا شریر کام کرتا ہے اگر آپ کو دوسرے دن کام کرنا ہے برک کرنا ہے تو آپ کو نید دینا ضروری ہے وہ ایک طرح سے چارج کا ہی کام کرتا ہے اور اچھا نیند کے بعد انسان کو تروتاجہ محسوس تا کرتا ہے
ہاں جی میں نے دیکھی میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کسی کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ جلدی سے غصہ ہو جاتا ہے گروھ آ جاتا ہے اس کو
ہوں ج یہ بات بالکل یہ نہیں جناا آپ یہ بات بالکل صحیح فرمائیے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کم نیند کی وجہ سے تناؤ بیےچین ہو جائے چڑچڑاپن یہ ساری چیزیں ایک دم بڑنے لگتی انسان میں
کیکہ جب دیکو نیند کیا کرتی ہے وہ دک کو سنتل کرتی ہے شانت کرتی ھ اگر نیند لے لو گے تو دماغ شانت نہیں ہوگا
اور یہ یہ چیز تو میں نے بھی نوٹس کی ہے کہ کئی کئی دن ایسا ہوتا ہے کہ میں دن میں سو جاتا ہوںے شام کو جگتا ہوں تروتاجہ فیل ہوتا ہے میں بڑھیا طریقے سے آرام سے پڑھ سکتا ہوں پڑھ لیتا ہوں دو چار گھنٹے یاد ہو جاتا ایک ہی بار میں لیکن کبھی کبھی میں دن میں سو نہیں پاتا ہوں کسی کار بس اور شام کو پھر پڑھتا ہوں تو پڑنے میں میرا من ہی نہیں لگتا ہے دماغ بھٹکنے لگتا ہے پتا نہیں عجیب اور غریب خیال آنے لگتے ہیں وچار آنے لگتے ہیں
وہ تو ہے ہی نا کیونکہ دیکھو جب نیند پوری نہیں ہوگی تو دماغ شانت نہیں ہوگا دماغ شانت نہیں ہوگا تو پھر شریر پہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے اگر شریر کو بہتر کرنا ہے تو پھر نیند تو پور لینی
یہ یہی سارے تو اس کے فائدے ہیں نا کہ جیسے کہ یا دس بتر ہوتی کیسے پڑھائی اور کام توجہ بڑھ جاتی ہے جسم کو طاقت ملتی ہے موڈ اچھا رہتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ بیماری سے لڑنے کی کب قوت بڑھتی ہے ت تناؤ کم ہو جاتا ہے ہو اور انسان نا سب سے زیادہ خوش وترتاجا محسوس کرتا ب ہے
ہاں جی بالکل تو جناب جیسے دیکھیے اگر کوئی ہاں میں نہیں سج جیسے کسی کارن بس کوئی نیند اگر اچھی نہیں لے پا رہا تو اس کے نقصان کیا ہو
نہیں یہ بات تو ہے کہ اگر کوئی لگاتار کم سو رہا ہے نا تو اس کے بہت سارے ہیں بہت ساری مشکلت پیدا ہو سکتی ہیں بہت سے نقصان ہے جیسےکے ہم ان میں سے خود کی بات کری ن نا کہ ہر وقت تھکان محسوس ہوگی جیسے کہ ہم پہلے چرچا کر چکے ہیں پڑھائی میں من نہیں لگے گا بھولنے کی عادت بڑھ جائے گی عجیبوں کو عجیب وچار اتپن ہوں گے خیال آنے لگیں گے غصہ تنا بڑے گا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صحت پر بڑا اثر پڑے گا
ہاں بالکل بالکل
اور ان سب کا نید پوری لینے کا نید پوری ہونے کا نہ سب سے بڑا کارن تو یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ ہیں نا رات دیر تک موبائل چلاتے رہتے ہیں
جی موبائل ایک زندگی کا اہم حصہ بن گیا ہے لوگ اس کو زیادہ وہ دینے لگے ہیں
ہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا صبح جگ رہے ہو شام کو جگ رہے ہو صبح جگنے سے پہلے جگتے ہی آپ موبائل دیکھنے لگتے ہو کہ کس کا میسج آیا کون سا نوٹیفکیشن آیا اور سونے سے پہلے موبائل کو کم کم کی اپیشا بہت زیادہ پرایوگ کرتے ہیں بارہ بج جاتی ہے ایک بج جات سوتے ہی نہیں ہے تو پھر وہ نیند تو پوری ہوگی نہیں کہ صبح تو آپ کو کام کرنا ہے ڈیلی کا
ب وہ تو ہے جو ڈیلی کا کام ہے روز مرہ کا کام ہے وہ تو کرنا ہے
ہ ویسے جناب یہ بتاؤ کہ ایک جو عام انسان ہے نا اس کو نیند کتنی لینی چاہیے لگ بھگ لگ بھگ
کیونکہ میرے حساب سے کم سے کم سات آٹھ گھنٹے تو سونا ہی چاہیے
یعنی چار پانچ گھنٹے سنا سمجھداری نہیں ہے نا یہی تو
ہاں چار پانچ گھنٹے میں دیکھو کچھ نہیں ہوتا ہے سات آٹھ گھنٹے تو نیند ہونی چاہیے تھاا تھا
تو جناب یہ بتاؤ کہ ایے اگر کسی نے اچھی نیند لے لی تو اس کے کچھ مصورے بھی ہوتےوں گے د کہ ایک دو ایک دو تو مجھے ہی یاد ہے جیسے کہ روز ایکتا یا وقت و سوئےیں جیسے کہ زیادہ تر لوگ مشورہ یہی دیتے ہیں کہ کہ ہاں فکس ٹائم ہونا چاہیے سونے کا اور سونے سے پہلے موبائل اور سوشل میڈیا سے تو بالکل دور ہی رہنا چاہیے
ہاں جی بالکل جی بالکل جناب بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے
تو ان کے اور بت اور کوئی بھی مشورے ہیں آپ کی نظر میں
ہاں بالکل ایٹرونک د لیے چائے جیسے چائے اور کاپی ہے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ہم کو سونے سے پہلے کیہ یہ نیند کو بھگانے کا قارعہ کرتا
نہیں ان ان میں کیفین کی ماترا ہوتی ہیں نا اس لیے نی آنی جی بڑے ج بگ جای
اور بالکل ہمیں شانت ماحول میں سونا چاہیے اور یاد ہمیشہ یاد رکھے کہ اچھی دن صحت اور بہتر زندگی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے اگر ہمارا دماغ سنٹولیت ہوگا ہمارا شریر سنتلت ہوگا تو تو سب کچھ ٹھیک ہے اگر شریف صح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی صح نہیں ہے چاہے اتنی بھی اچھی چیزیں کھا لو وہ کوئی فائدہ نہیں کرے
نے بالکل بہت بڑھیا بات فروائی ہے یہ یہ بات آپ کی مجھے سب سے بڑی اچھی یاد لگی ہے کہ اچھی نیند اچھی صحت اور بہتر زندگی کی پہلی چڑی ہے لیکن بھائی جان اس کے بارے میں ایک پنکتی اور بڑھ ہے آپ سننا ذرا کہ جو انسان اپنے آرام کا لگتا ہے نا وہی اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نھا سکتا ہے
جی بالکل جی
چلو جناب آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے ہاں ٹھیک ج
ختا